السلام
وعلیکم السلام آپ ٹھیک
ہاں ٹھیک آپ ٹھیک ہے اچھے سے صحت ٹھیک ہے گھر پہ سب ٹھیک ہے
اچھا سے
میں مجھے کیسے آتی ہے آپ کو کال آپ ہی کی وجہ سے مجھے کال س کالز ویسٹ ہوتی ہے
مجھے آتی ہی نہیں ہے
اگ نہیں جاتے ہو گڑیا مے
میں جاتی ہوں میں اسی میں ویٹ کر رہی تھی میں آؤی نا
میں نے آپ کو دیکھا نا دکھایا نا رنگنگ
ہاں دکھا لکن جارے نہیں
اچھا وہ کہ بھی یہ بھی وسٹ بدتمیز لرکی
جاں
ا ٹھیک ہو بریک فاسٹ کیا اچھے سے ہو
ہاں اچھے سے
روبی دیدی کے ساتھ کی کوئی کال
ہاں ہاں
کب
ابھی
کتنی کی
ایک
آپ نے کی اس کو کی اس نے کی آپ کو
میں نے کی
اچھا ٹھیک اس نے مجھے بھی کیا تھا فون میں نے نہیں اٹھایا میں نے واپس کیا تو پھر بزی رہ گیا وہ ہوگی نا بزی اس کے ساتھ اس کے ساتھ آپ ٹاپک پڑھتے ہو کہ رینڈم بات کرتے ہو
نہیں وہ مجھے چاٹ جی پی ٹی وہ ٹاپک بیجتی ہے پھر مجھے بس پڑھنا پڑتا ہے
ہاں اس وہ زیادہ اچھا رہتا ہے
ہاں اس سے ایزی بھی رہتا ہے
اور ٹھیک ہو بریک فاسٹ ویک فاسٹ کیا
ہاں ہاں کیا آپ نے کیا
ہاں رائی ٹھیک ہے
ہاں اچھے سے
کیا کر رہے ہو
بس بیٹھی ہوں
اچھا کب اٹھے آج
میں آج گیارہ بجے اٹھی
ہائے ہائے ہائے اتنا لیٹ کیوں کل میں نے آپ کو میسج کی تھی فری آپ کیا کر رہے تھے تب
تب میں پڑھ رہی تھی
اچھا اچھا اچھی بات ہے پڑھائی بھی ضروری ہے اور ٹھیک رائی کیا کر رہی ہے
وہ پتہ ہی نا وہ شاید بیٹھی نیچے
اچھا پھر کیا پکائی تھی سبزی
ہم نے پکا یا تھا کل آلو
آلو میٹ شیٹ نہیں کھاتے وہ چکن وکن
نہیں ہم غریب ہیں
کیا ہوا بتاؤ بھی
نہیں کبھی کبھی ایسے نہیں مطلب اسپیشل اوکیشنس پے
کیوں اللہ حفاظت کرے کیوں ہو غریب
نہیں مطلب ہم نہیں زیا زیادہ لاتے ہیں
اچھا نان ویج نہیں لا تے ہو زیادہ
ہمم
اچھا باقی بڑھیا
ہاں اچھے سے
میں نے آپ کو کل کچھ ریسیپی سکھائی تھی اس میں سے آپ کو آپ مجھے بتاؤ آپ کو کون سی ڈیش آتی ہے بنانی میں آپ سے سیکھوں گی آج وہ
مجھے آتی ہی نہیں ہے
کچھ بھی بولو کوئی بھی ریسیپی جو آپ کو آتی ہو
جاتی ہی نہیں ہے کوئی قسم سے
اچھا میں نے جو آپ آپ کی سسٹرس جو ہے نا میں نے ان کو سکھایا تھا چلی چکن بنانا وہ بناتی ہے وہ
ہاں ہاں وہ بنا تی ہے
بیل پیپر کے ساتھ
ہمم
بڑا ٹیسٹی ہوتا ہے نا
ہاں
عید پے کون پکاتا ہے راہی یا سسٹر
اگر چلی چکن بنانا ہوتا ہے تو وہ بہنیں ہی بناتی ہے اگر نہیں تو مطلب اگر ٹائم ملتا ہے تو وہ بھی بناتی ہے ان کو اوپر سے عید کے دن مطلب ملتی ہے چھٹی ہاں
ان کو عید کے دن بھی ورکنگ ہوتا ہے ہاۓ ہاۓ ہائے ہاۓ ہاۓ تو یہ تو بڑی افسوس کی بات ہے
پھر وہ یہ نا سپلٹ پکڑتے ہیں صبح آدھا اور شام کو آدھا
مجھے بتاؤ آپ کی ہے نہ وہ فرینڈ حریم
ہمم
ہے کنٹ ایکٹ میں کی چھوٹ
ہاں ہاں ہے
کرتی ہے فون شون وہ کس کلاس میں ہے ابھی
وہ بھی ہے نہ فراح کے ساتھ یلایونت میں
اچھا اس کے کیا سبجیکٹس ہیں
ہیوومینٹیز
ہیوومینٹیز ہیں اچھا ٹھیک ا اس کی بیٹی کی حاضم کی بیٹی ہوئی
ہاں ہاں
آکیب کی بھی بیٹی
ہاں
اللہ خیر کرے اور باقی
بس دعا
ابھی آج بھی نہیں آئیں آپ ادھر
اچھا
پھر کب آؤ گی ادھر
ہاں جی بولیے
ہاں
ہاں بولو
میں نے بولا آپ آئے نہیں ادھر
ہاں میں آؤںگی
ارے صرف بولتی ہو آؤنگی آؤنگی آؤنگی
آونگی جلد آؤنگی
اچھا پاپا گئے ہیں کام سے
ہاں ہو گئے
ٹھیک اور سناؤ بٹ معلوم نہیں آپ کو کونسا بچہ پسند ہے
آیات
ہاں تو وہ تو آپ کی فرینڈ ہی ہے
ہاں
مفید اذان میں کون پسند ہے
کوئی نہیں نہ
برے لگتے ہیں دونوں
تو ٹھیک ہی ہے
اچھا ٹھیک ہے فضل بھائی صالح بھائی آتے ہیں ادھر
ہاں کبھی کبھی آتا ہے
ان دونوں میں سے کون آپ کو اچھا لگتا ہیں
دونوں
زیادہ
افضل بھائی
افضل بھائی کچھ آپ کو
کل آتا وہ
ہوں
کب آیا تھا ادھر
وہ آیا تھا لاسٹ ٹائم پتہ نہیں شاید مئی کہ پتہ نہیں شاید جوون میں شاید
اچھا تو کم ہی ٹائم رات کو آیا تھا
نہ نہ ایسے ہی دن میں مطلب ننیال گیا تھا پھر وہیں سے آیا یہاں
ٹھیک وہ کرتا ہے شاید سو سویگی کے ساتھ ابھی صالح
ہاں ہاں ہاں
ہے نا ڈلیوری کرتا ہے پارسلس کی فضل اپنی جگہ لیمبورڈ لین میں ان بچاروں نے بھی بچپن سے ہی کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے بچاری بہت سوبر ہے
ہاں
کام کے معاملے میں ورنہ ان کے جتنے بچے گھر پہ بیٹھے رہتے ہیں اور وہی پاکٹ منی لیتے ہیں صالح نے تو بالکل ہی چھوٹی عمر میں صالح
ہاں ہاں
وہ وہ نیگلیجبل ہے
ہوں
وہ شاید اپریل بورن ہے آپ شاید جون کی جولائی بورن ہو
جون
جون بورن ہو آپ سات جون
ہاں ہاں
اچھا آیت اور آپ کا شاید برتھ ڈے ایک ساتھ آتا ہے نا اوہو دوستی پکی ہے آپ دونوں کی پھر او ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے
پھر کل نہیں گئے تھے مارکیٹ
مارکیٹ کل پاپا لیٹ آئے نا
اچھا ٹھیک ہے آپ جاتے ہو نا یوزلی شام کو کہاں ہو تو میں مارکیٹ ہوں کہاں ہو تو میں مارکیٹ ہوں اس وجہ سے آؤٹنگ بھی ہوتی ہوگی آپ کو اب آپ کو اسکوٹی لانی تھی
پاپا مانتا ہی نہیں ہے اسکوٹی کے لیے
کیوں
بولتا نہیں لڑکیوں کے لیے سیف نہیں رہتی ہے
نہیں ایک بہن کو تو ایٹ لیسٹ گھر میں رکھنی تھی ایک تو آپ لوگوں کو بازار بھی دور ہے وہاں سے
ہوں
اور گھرپہ اللہ رحم کرے گ لڑکی کی بھی قلت ہے اللہ آپ لوگوں کو لڑکا ہی بنائے پھر بھی گھر پہ ایک اسکوٹی بہنوں میں سے آتی ہے کسی کو اسکوٹی چلانی
ہاں بیچ والی بہن کو آتی ہے
رومیضا کو آتی ہے
ہوں
اس کو گھر پہ رکھنی تھی کبھی کبھار بہت ساری چیزیں ہوتی ہے گھر پہ
اب کیا ہی کرے اب بابا مانتا ہی نہیں ہے
ویک آف جب ان کا ہوتا ہے وہ کہاں چلی جاتی ہے پھر گھومنے لال چوک
لال چوک جب آگن کو کام ہوتا ہے تب نکلتی ایسے نہیں ہاں پھر آرام کرتی رہی میں
ایسے ریسٹ کرتی جاتی نہیں ہے وہ کسی جگہ وہ ہے نا دونوں منہوس
ہوں
نہ وہ کس سے بات کرتی ہے ان کو منہوسیت چھائے ہوئی ہے نہ وہ کسی کو عید کے دن وش کرتے ہیں نہ وہ کسی کے بیبی کے ٹائم کسی کو وش کرتے ہیں ارتوزا منازا کو بولنا دی جانی بولنا آپ لوگ کتنے ڈمبو ہو بولنا میری کسم ہے
ٹھیک ہےٹھیک
اور ماؤ بچاری کو اکیلے رکھتے سے وہ تین تینوں بہنے وہ تو تنگ آتی ہوگی
نہیں وہ نیچے ہوتی ہے نا اس کے پاس بیٹھتی ہے اے پی زیادہ
یہ بھی بیٹھتی ہے
هم
اے پی کی کیا شفٹ ہوتی ہے
ابھی وہ پکڑتی ہے الیون ٹو شفٹ فائیو ہی پتہ نہیں کہ ایس آئی کچھ ہے اس کا
پھر اس میں ان کو لنچ بریک ٹی بریک وغیرہ شارٹ بریکس ملتی ہے
ہاں کوتا نا ایک گھنٹا بریک
اچھا ٹھیک ورکنگ نائن آرس کے ایٹ ارس ہاں ہاں ہاں ہاں کیا
آٹھ گھنٹے
آٹھ گھنٹے
ہوں
اچھا ٹھیک ہے باقی آپ لوگوں نے اس سی ڈی بی ڈی کو گرل شل لگائی ہے
نہیں تب سے تو پھر وہ ویسے ہی رہا کہ جب پتا چلا کہ آب بھیجنا ہی ہے تو
پھر لوو کنسٹرکشن
ہوں مرنافٹ ہوا ہوتا اگر پرابلم نہ ہوتی
اللہ انشاء اللہ رحم کرے گا بٹ مالوں والوں نے شاید سی ڈی کو گرل لگائی ہے
ہاں ہاں
وہ بول رہے تھے
جی
تو اسٹیل گرل لگائی ہے
اچھا
کیونکہ اب شاید نینا جی کو شفٹ کرنا ہوگا نا اوپر
ہاں ہاں
ماموں بولرا تھا اللہ نہ کرے کہیں بچے گر ور نہ جائے خطرہ ہوتا ہے نا
ہاں
ان نے اب لگائی ہے اوپر اوپر اور سی ڈی کو ور انڈا اس کو اسٹیل گرل لگائی ہے اب خالی باکسنگ کرنی ہے بول رہے تھے تھوڑا ایک مہینہ ویٹ کریں گے تھوڑا پیسہ ختم ہو گیا
ہوں
پیسہ جمع کریں گے پھر کریں گے باکسنگ پھر ہو جائے گی نانا جی بھی آباد ایوری بڑی قلت دیکھی کچن کے معاملے میں بہت بہت گو رہی تھی اس ونٹر میں نا پورے باہر برتن دھو رہی تھی بارش میں پھر رکھنا تھا بو ری جی میں نے رکھا تھا ایک ٹین کا شیٹ اوپر ایک ایک دن بہت ہوائی تیز آئی تو اڑ گئی
حمم
بیچاری یہاں انفا ونٹرز میں بولتا ہے گرم پانی ہونا چاہیے اس کے نصیب میں تو ٹھنڈا پانی بھی نہیں تھا چلو انشاء اللہ ملتے اللہ حافظ کرو سبمٹ